آاز رہ ہے تو اس پہ ت تمہاری طرف سے آواز کیوں نہیں آ رہی بھائی
ہاں
ہ تواری طرس ج فری بڑی ہلکی آ رہی ہے کیسے ہ
سیاری اب
اب بڑی آ رہ ہے
تو یعنی کہ تمہاری کالن کمپلیٹ ہو گئی
ابھی کہاں ہوئی ہے بھائی صاحبر بھائی ہاں میرے نمبر کی میرے نمبر پہ مجھے نہیں میرے نمبر پہ کالیں کمپلیٹ نہیں میرے نمبر پہ میں نے سب کی کال سن لی تو میرری مٹ منٹ ختم ہو گئے
اب ہم کس پہ کریں گے بھائی کوال اب
آپ کسی پہ بھی کرتے رہو
اس نمبر پہ ک لی وہ جو لڑکے کے گروپ میں ان سے کہہ دینا بھائی نہیں بھائی فون
نہ مطلب سب کا کروا دو میں سب کا کام کروا دوں گا ٹینشن ل لوں ابھی میرا تو ہو کم سے کم کیونکہ میں نے یہ نہیں دیکھا ا تھا کہ میرا کام خراب ہو جائے گا میں نے یہ دیکا تھا کیوں بائی سب گی نا سب کو کام ہونا چاہیے
ہ ارے تم میرے پہ کلے کرنا اور بتاؤ تم ہم پہ کلے کر کرنا
میرے یار ہے میرے تو ٹک خراب ہو گیا نا مجھے تو ٹاک ملنے کے بعد بھی میر ٹاسک نہیں کرا
دوبارہ تو مل جائے گا تمہیں
ارے دوبارہ ملنے کا مسئلہ نہیں ہے پتا دوبارہ ملتا تو میں دوسرے نمبر کی یوز کرتا
یہ بات صحی کہ رہے ایک ہی بار ملتا ہے بس ہ
ہاں جی اتمار میںتا ہے
پھر اس کے بعد میں کیا کون سا ملے گا
ہ اور دیکھو اردو والا بھیلے گا اردو والا
اور کوئی سا اردو کے بعد
پہلے یہ کرو پھر ملے گا تمہیں پانچ چھ ٹاسک ملیں گے پنجابی ہندی اردو انگلش
ب کلک کلک کرتے جاؤ پھر
بس بس انے کے لی بہت ساری چیزیں ہوں گی سمجھائی جائے گی کل ٹریگ ہے دیکھنانگ میں سب کو
ٹھ
گی میٹگ ایک بجے کی کال ہے تو میس تو پڑ د گ وہ دیکھ رہے بول جاتے ہیں آپ ہر تو وہ پت ہے اس سے پیسہ آ رہا ہے
بتا بھائی ہم کال اٹھا لیتے ہیں نا ہمیں تو کال اٹھانی ہے بس کوٹ حال ہم مرکی
بالکل اٹھایا کرو بھائی
اٹھاتے اور نہیں اٹھاتے یہ بتا میرا
بالکل اٹاتے بھائی یہ تو ہم نے دیکھا ہے
ہوں نیٹ چاہے ہلک سا بھی چل رہا ہو لیکن کال ضور لٹے گی
صحی ہے بھائی ہونا بھی چاہیے
ہاں
ال نہیں سر بالکل تو
پھر اس کے بعد میں رہ جائیں گے تین تین تین کپ کرنی ہے کل کل کروں گا پھر یار تین کس ٹائم کروں ہ
جائیں گے تو اب کتنی ہیں
اس کے بعد اس کے بعد تین رہ جائیں گی
ایک ایک کر کے کر لو نا دو پڑھ ل میں فی الحال ج اس کو ہاں
کو ملا کے دو ہو جائیں گی
تو اس پ ملا کے تو ہو جائیں گے بس ٹھیک ہے اس کو ملا کے اس کو ہٹا کے اچھا اس کو ہٹا کے
اس اس یہ کہ یہ ریکارڈ کروں گا دو بجے
ہاں جے بالکل بھائی بالکل کرو یار جب کام مل گیا تو کرو کیونکہ جب کام کرلاا تھا نا
ہوں کیا پتا ہے اس سےیارہ ہے معاملہ
کیا پت کیا آ ر کیا تم نے تم نے ڈھیل دے رکھی ہے اگر تمہارے کام ابھی ڈھیل ہے نا تو اس پہ انجام دے لو تم لگ جاؤ منڈ جاؤ بڑھیا کر کے سارا گھنٹوں گھنٹوں سب کو چاٹو نہ تمہارا کام کمپلیٹ ہو جائے نہ تمے پروسیس میں آ جائے اب تہیں لگتا ہے نا تو میں تمہیں اسکرین شیئر کر کے سب کچھ دکھاؤں گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور میرا ڈیش بورڈ نا ہر کوئی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے میں کسی کو نہیں دکھاتا ہ میڈم بھی ہمارے کہتے ہیں کہ آصف تم ڈیش بڈ پ چھپاتے ہو کیونکہ سب نے ٹاسک میرے سے زیادہ کرے لیکن مے سے س سے زیادہ باؤنڈ کھیچے کر نہیں ہے بس میڈم کا ہے ہے اور میرا ہے
تمارا کتنے آ گئے
شیئر کر کے دکھاؤں گا نا یہ چیزیں اس پہ نہیں دکھا سکتے نہ بتا سکتے کیونکہ میں بھائی منڈ گیا تھا پھر میں جبھی تو سب کا ریسیور بننا تھا نا کوئی بات نہیں بھائی ب بن جائیں گے جب ہمارا کچھ جا رہا نہیں لیکن ہم اب پت چلتا ہے کہ جا رہا ہے جی ہمارے جب ٹس نہیں ملیں گے وہ کاؤنٹ ہو جائیں گے اس میں
اچھا کاؤنٹ ہو گئے
کبھی نہیں وہ کمپلیٹ ہو گیا وہاں پہ وہاں پہ ریکارڈ پتا چلے گا کہ بندہ اس اتنی زیادہ پولیس کی کیوں ہوئی اس نمبر پہ کیوں آ رہی ہے یہی نمبر ہل نمبروں کے ساتھ کی جا رہا ہے میں تو بول لیڈر ہ کی ر کر لیڈر ہ
اورل دیا
اور کیا مم ان کو بول د تو میڈم اپنے والی کوا مجھے نہیں پتا دیکھ لو چاہیے تو چاہیے ٹاسک د گاؤ مجھے میرا نمبر خراب ہو گیا تو بول با ہو رہ میرا
چلو صحیح ہے منڈ گئے تو کم سے کم اس توئے ب وہ تو ہوگا
ہاں ان نہیںیں کہئی آ رہا ہے میرے پاس تو آ گئے میرے پاس میں
ہوں
اور آ گئے میرے پاس تو جتنے پہلے ہیں تھے اس سے جتنے پہلے آئے تھ نا اس سے کم آئے لیکن آ رہے ہیں آے آ رہے پ میں نے تو ڈائریکٹ بات کر کے نا تپ ٹیم کا جس کے بھی ریسورس کم ہوتے میں اس کو ٹسک بھی دلا دیتا ہوں اور اماؤنٹ کا بھی رپل کرا دیتا ہوں میں تو ڈائریکٹ بات بات ہے میری اوپر سے بھی نیچے سے بھی اور مجھے اتھارٹی ہے یار پوری پوری میں ہی تو پروجیکٹ انچارج ہ ن بس یہ کہ میں پ وہ پیمنٹ کے مسئلے میں ٹینشن نہیں ہو جاتی ان کو آگے ا بھیا وہ انہوں نے انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ ج جو بندہ اب ایک ج میں ایک بندہ غائب ہو جائے گا دیکھنے کا تو اس کے کالج نہیں ہے ایک سائن نام کا لگا
جو میرے سے بات کری تھی ان نے ایک
نہیں نہیں نہیں نہیں وہ تو وہ تو میرا شاگگررد ہے بھائی ایک دم سے چالو ہے میں ایک آواز میں چالو رہتا ایک آواز میں ابھی میرے ساتھ اس نے دو تین کال کروائیا سر نا سر بے فکر ہو گے ابھی دوپہر میں ہی شام کے ہاں ایک دوپہر میں ایک شام میں اور صبح میں تو تھوڑا سا ٹائم رہتا ویس ہاں میں نے بولا کہ بھائی میرے پ کہہ رہا نا جب تم نے ہمیں سب کچھ لا کے دیا ہے تو ہم تمہارے لیے نہ کریں گے توے کریں گے سیدھا لونے نے کام کراا م کنٹ کر نا سر میرا بھی کروا دینا میرا تو تم نے کافی کروایا اور مجھے سب کچھ تم نے بتایا تو میں تمہارا کیوں نہیںا پوچھنے وال بات نہیں کر دو تم پھر مجھے کروایا اس نے دو تین کولے کرائیں تو بھائی اس کے بھی آ گئے پے
چلو صحیح ہے
لیکن تمہارا نام جب بھیجا تھا نا میں نے پھر میں نے بول کے جب تمہارا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ بھیج دیا تھا میں نے تو میڈم میری میرا یہ میرا نام ہے اور اس کا نام تو جبکہ کہ میرا اور تمہارا نام ساتھ لے گیا ہے تو انہوں نے دونوں کو ایک تمہارے پیچھے پڑ رہا تھا اب تو میں لگ رہا ہے یار میں تمہارے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا
ایسوس تو رہی ہو ہاں
ڈالنے کے بعد بھی نا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ابھی تو ہمیں پیمنٹ ہی نہیں ڈالنے کے بعد بھی اور یو پی تھوڑا ڈال لیا ترن
میڈم میڈم کہ تو رہیں گے نعیم کون ہے
نہیں نہیں کہہ رہے ہیں اس نے مجھے بتا دیا تھا اس سیکنڈ کے اصف اس والدین ضرور کر لینا اس والے دن نا اس ٹائم پہ یا کے ٹائم تک ہوگا نا ا جائیں گے تمہاری میں پیچا کر پ کر لو
اچھا اچھا
چیزیں اوپر اوپر س جتی ہیں اور بھائی صاحب یہ میسج پہ میں واٹسپ پہ اور اس گروپ پہ جاتا ہے ہاں ہاں نہیں میں تو اس ٹائم بھی گ رہا تھاا بھائی جب تم وہاں ہو صبح بھی کہہ رہا تھا میں آا ہوں یا میں آؤںا اس سے پلے بھی میں کہ رہا کہ میں آ رہا ہوں تمہارے پس تم کہہے میں دعوت میں جا ہ گا ج ج تو ج
تو دعوت میں تھے نہیں ساتھ میں ہی
اس سے پہلے کی دعوت کہہ رہا ہوں میں
سب سے پہلے اچھا جبیر والی
کیونکہ ان نے مجھے پہلے جو بھی ہے اس سے پہلے ہی بولتا دیا تھا کہ بدوار والے دن اگر تم نے کر لیا اور سارا اس دن تم ٹاسک کرو گے ٹاسک آئے گا رجسٹریشن کرو گے رجسٹریشن آئے گا پیمنٹ کرو گے پیمنٹ آئے گا اور مجھے الگ سے فون کر کے بتایا گ میں نے اچھا بھی کہہے ہاں کہہی بار بار تم مجھے ڈسٹرب کرو گے میں تمہیں ساری چیزیں بتا رہا ہ اور جو نام بجو گے اس کا میں اب ابھی پیمنٹ ڈنواتےوں اب ڈلواؤں گی ابھی کے ابھی آواز آواز سنا ہوا تو میں ان کے بولو گ یارا کیا بات ہے ار کل آواز سنائیں گے تو آواز کے پوری میٹنگ ٹریگ ونگ لیکن ہم نے ان کو الگ کر رکھا ہے اس سے کیکہ یہ ہیڈ ہے ہیڈ کو ہم اپنے سمانے روپ میں چنا ہے کیک جب پتا چلے گا سارے اتنے مسئل ہیں تو دقت ہو جائے گی ن
ہ
کیونکہ مچ نہیں کوئی پیمنٹ نہیں دے رہا کوئی پیمنٹ ایکسپٹ نہیں کر رہا ابھی میں تھوڑا ڈھیلا پڑا ا کچھ بول ل رہا
صحی بات بھائی صحی بات ہے
ورنہ اب تک کا تو بھائی وہ وہ ڈنڈا کر کے لے لیتی ہ ہچ
ہاں م تو گ ت لاالجی دو
کیونکہ یہ آئے گا جو دلوانے والے کو پتا ہے کہ ہم دلوا رہے ہیں تو آئے گا ہی آئے گا اور آ رہا ہے چلو کوئی بات نہیں آلموسٹ یہ کمپلیٹ ہونے والی ہے بھی کاٹتے نہیں گیارہ وال ج
ہاں
گ گیارہ بدہ چلو ہو گیا کر دو
ا دو بیک کروں پھرد
ہاں کر رہینن دو پھر اسکرین شیئر کر دکھاتا ہوں تھوڑا کاٹ دو کاٹ دو